ہیلو وعلیکم السلام
گھر پار سب ٹھیک
الحمد للہ شکر اللہ کا ہاں وہ بھی ٹھیک ہے
نبیل نے میں پڑھائی وڑھائی کی
ہاں اس نے کی
اب اس کو جا
ہاں اب وہ درس گا گیا ہے قرآن شریف پڑھنے
اچھا ٹھیک اور آب اس کو جانا ہے پھر منڈے اسکول
ہاں انشاء اللہ جائے گا
کام وام اس کی ہو گئی کمپلیٹ
ہاں ہاں ہو گئی
اور ماما ٹھیک ہے
ہاں وہ سب ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے
شکر شکر خدا کا
اوکے اوکے اور باقی
با بس دعا
چائے وائی پی
ہاں ہاں چائے پی آپ نے پی
جی
آ مجھے پوری سالن پکاؤں
ہاں سالن پکایا
اچھا ٹھیک
آپ نے پکایا آج ہم نے چکن پکایا
اچھا چکن پکا ٹھیک ہم نے تو راجما پکائے ہے آج
چلا اچھا ہے گرمی بہت ہے
ہاں بہت زیادہ گرمی ہے آج
ہاں گھر پہ بھی سب ٹھیک ہے شکر
کل سے آ بارش ہے نا کل س سے اب کیا
ہاں دیکھیں گے ان شاء اللہ کیا حالات رہیں گے
اگر گرم بہت ہے
بہت زیادہ
نبیل کب آئے گا درس گا سے
وہ آئے گا نو بجے
نو بجے ٹھیک ابھی وہ کیا پڑ رہا ہے وہاں پہ
قرآن شریف پڑھ رہے ہیں وہاں پہ اور ہاں نورانی قاعدہ پڑ رہے
اس میں جو میتھ کا چیپٹر تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا اس کو
ہاں ہاں اس نے وہ چیپٹر کمپلیٹ کیا اور بس پریکٹس کر رہا ہے پھر سے ایگزام کے لیے
اچھا ا کے اس کے ایفور شاید ہو رہے ہیں نبیل کے اس کو بس جانا ہے چنار بک فیسٹیول جو یہاں پہ ہے
نہیں نہیں نہیں دیکھیں گے اگر ہوا قسمت میں لکھا ہوگا تو جائیں گے
کہ سارے بچے جا رہے ہیں میں نے سوچا وہ بھی جائے گا
جی
اور باقی سب ٹھیک ہے
ہاں شکر الحمد للہ سب ٹھیک ہے
اور کیا چل رہا ہے اج کل
بس بیٹھے ہیں لائٹ چلی گئی ابھی گرمی بہت زیادہ ہے
ہاں ہاں گرمیاں پتا نہیں سمر وکیشن ایکسٹینڈ ہوگی کہ نہیں ہوگی
ہونی چاہیے کیوکہ گرمی بہت زیادہ ہے
اچھا ٹھیک ہی ہیں
ہوں
اور وہاں سارے ٹھیک ہیں ماما کو ہو گئی فرق
ہاں ہاں آج فرق ہے ابھی ٹو ہاں اس کا پھر سے کنٹینیو ہے پلاسٹر
اچھا ٹھیک ہے تو دس دن کے بعد جانا ہے اسے کہ پندرہ دن کے بعد
پندرہ دن کے بعد
پندرہ دن کے بعد ٹھیک ہے دوائی ووائی کچھ دی اس کو
ہاں بس ایک میڈکیشن دی بس اور کچھ خاص نہیں
اچھا ٹھیک نبیل اپنی دوائی کھارہا ہے
ہاں وہ کھاتا ہے دوائی کنٹینیو
جی ابھی اس کا کچھ کم پینڈنگ ہے کہ لکھ رہا ہے ابھی
تھوڑا سا پینڈنگ ہے اس کو کرسیو رائٹنگ میں
اور پاپا ٹھیک ہے
ہاں شکر الحمداللہ سارے ٹھیک ہے
اور باقی سارے آر پار ٹھیک ہے
ار پار سارے ٹھیک ہے
اور کچھ سنائیے
بس سٹ ہوا اپ کی بس لائٹ چلی گئی ابھی تک ائی نہیں واپس
اپ کو تھی نا شاید اٹھ بجے سے لائٹ
ہاں سواٹھ واپس لیا اور ابھی تک نہیں ائی
اچا ٹھیک ہی اوپر سے گرمی اور فین کی بقیر ابھی رہنا مشکل ہو گیا ہے وہاں کچھ شور ا رہا ہے وہاں اس پاس کوئی ہے
اس پاس ہمارے یہاں رشتے دار ہیں ان کے بچے شور کر رہے ہیں
اچھا ٹھیک ٹھیک اور کچھ آپ کے سسرال والے ٹھیک ہے
وہ بھی ٹھیک ہے
اچھا وہاں سارے چل رہا ہے ٹھیک سے
شکر شکر سارا ٹھیک ہے
نبل کے آنے کا ٹائمت ہے
ہاں ہاں وہ آ گیا ابھی آ گیا
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہمم
یہ اس سے بہت ٹائم پہلے بات ہوئی نا
ہاں ہاں آ گیا آبھی آ گیا
اچھا ٹھیک ٹھیک اور باقی
بس ٹھیک شکر اللہ تعالی
یہ جو دہلی میں پروٹیسٹ چل رہاوں کو کچھ اس کے بارے میں پتہ ہے
ہاں یہ ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرانے کے لیے ویسے اچھا ہی ہے ہمیں بھی سپورٹ کرنا چاہیے اس چیز کے لیے
اچھا ٹھیک اب کیا کرے وہاں تو اس بچارے کو اٹھایا ہی ان لوگوں نے ابھی وہ ہاسٹلائز ہے ہاں ابھیشیک ہی ابھی فالحل رہ رہا ہے بھک ہڑتال پہ
جی جی اور باقی ٹھیک اوکے اللہ حافظ
ابھی اور نبیر کا کیا بول رہے تھے نا نبیر کو کچھ سکھانا ہے
ہاں اس کو میتھس میں تھوڑا سا ایشو ہے اور
اس کو کون سا وہ ٹاپک اچھا اردو میں اردو میں آم کوول سا عنوان ہے جو ا کو کھانا ہے
ہمم جی ابھی ویسے تو بک ریڈنگ کرانی ہے ابھی دیکھتے ہیں ابھی قسم وغیرہ بھی سکھائیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے
اس کا ہو گیا وہ چیک وہ سبق جو اس نے کروایا تھا وہ لا اسکول میں
ہاں کمپلیٹ کا ہاں ہاں ہاں کیا ہے
اچھا ٹھیک اس کے کو وہ جو سوال جواب ہے وہ اس نے لکھے تھے آپ نے نا آپ نے فون میسیج کی تھی نا لاسٹ ٹائم کی اس کی کوشن آنسرس پینڈنگ ہے
آدھے ہیں آدھے کیے اس نے
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہمم
ابھی کچھ اس کو اور سکھانا ہے اردو میں
ہاں بس ریڈنگ اچھے سے کریں تھوڑا سا ریڈنگ کا مسلا ہے ہاں گرہن پوشن ہو گیا ہے واحد جمع کے اور بھی جملے وغیرہ کچھ تھے تو وہ ہو گیا اور کشمیری میں بھی ہے ابھی ایک چپٹر دیکھتے ہیں کل ان شاء اللہ کرائیں گے وہ بھی
یہ جو گرامر پورشن ہے ہو گیا وہ اسم اور اسم کے وہ
ہوں
ضمیر بھی تھاؤ اس کو سا سیلبس میں وہ کیا اس نے وہ گریامر پورشن
ہاں ہاں وہ کیا اوکیہ
اور کسی کتاب میں اس کو سیکھنا ہے کچھ تو ابھی بول سکتے کل میں فری ہی ہوں کل ہمیں چھٹی ہے اتوار بھی ہے
ہاں اس کو تھوڑا سا سائنس میں بھی پڑھانا ہے اور کمپیوٹرس کے بارے میں تھوڑا ایکسٹرا نالج آجاتی کیونکہ کمپیوٹرس کے بنا آج کچھ چلتا ہی نہیں ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں وہ تو بات صحیح ہے کمپیوٹرس کے بغیر کچھ ابھی ہوتا نہیں ہے
ہوں
چلو کوئی بات نہیں آپ خالی مجھے وہ بھیج دینا کیا کیا اس کو پڑھانا ہے تو وہ میں
جی جی ان شاء اللہ
اور باقی اس کا کام ہو گیا
ہاں ہاں ہو گیا اوکے
اچا ٹھیک میتھامیٹکس میں بھی ہے تھوڑا سا
ہاں بس پریکٹس کر کرنی ہے کیکہ ایک
آیا تو میں وہاں آ کے اس کو دیکھتی ہوں
اوکے ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے
اور کچھ میتھس کے علاوہ کچھ اور ہے جو اس کو کرنا ہے
ہاں انگلش میں ایک چیپٹر لرن کرنا تھا ایک چیپٹر ہو گیا اس کا
میں ایک چیپٹر فکر کرنا ہے
ہوں
جی اس کا بھی گرامر یہ پورشن جو ہے وہ کمپلیٹ کیا اس نے
وغیرہ ہے تھوڑی سی
اچھا کتابی کام تھوڑی رہ گئی ہے
ہاں کا بھی کام کرنا ہے اور کمپیوٹرس میں بھی کتابی ورک ہے تھوڑا سا تو
ٹھیک ٹھیک تو ان شاء اللہ کل اگر مجھے تھوڑا سا ٹائم آئے گا
ہم
تو میں آ جاتی ہوں دوپہر کے بعد وہاں نظر بھی ہو جائے گی
چلے جی ٹھیک ہے
چلو میں بعد میں فون کرتی ہوں اگر مجھے ٹائم ملا تو
اوکے اوکے اللہ حافظ